السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
آپ کی آواز کافی دور آ رہی اب ٹھیک آ رہی ہے شاید بولیے
آپ کو میری آواز آ رہی ہے
گھر پہ
جی جی الحمد للہ سب کہہریی جی جی آپ کے گھر پہ سب خیریت سے
جی بس سب خیریت سے
جی بس سب خ اور سنائیں کہاں مصروف تھے آپ پانچ دن بھر
جی بس میں باہر گیا تھا کچھ سامان لانے جانا تھا وہی لا رہا تھا
کا گڑ لا رہا تھا اچھا صحیح صحیح دھوپ تو نہیں تھی زیادہ
جی کافی زیادہ دور تھی جی آپ کی مائک میں پ میری آواز واپس آ رہی ہے شاید آپ نے میری آواز لاؤڈ اسپیکر پہ رکھی ہے
جی ہم نے لاوڈ سپیکر پہ نہیں رکھی
جی لیکن میری آواز واپس آ رہی ہے
جی آپ کی جو یہ نیٹ ہے اس کو بہت سارے مسائل ہیں ہم سمجھ نہیں آ رہا
جی اس کا نہیں لگ رہا ہے مجھے لیکن ہم چلیے
گفتگو جاری رکھتے ہیں
جی جی میں بول رہا تھا کہ گرمی تو بہت ہے اور مجھے پھر چھانا پورا میں اترنا پڑا دوائی لانے کے لیے پھر وہاں سے یہاں تک گھر پائیدل دو ڈھائی کلو میٹر
چھانا پورا سے نوکام دکا پیدل گئے
جی جی
ای ہ ہ غلط بات ہے
کافی کافی زیادہ دور تھا اور کافی زیادہ گرمی لگی جی جی دو بھی تھی
تو اس سے واقف ہے ہم سب
جی جی حالات خراب ہو گئے تھے گھر پہنچ کے
اب تو چھٹیاں ہیں بہت سارے دنوں تو اب تو مزے ہیں
جی چھٹیاں تو ہے لیکن جو یہ میرا ایک خاص دوست امبانی ہے جس اس نے میرے حالات خراب کر رکھے ہیں اس کے حالات خراب ہو جائے جلدی سے تو کافی صحیح رہ جائے گا
جی ایسی یر مناسب باتیں نہ کریں اپنی دوست کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرتے
جی جی ہاں ہاں کیا کہہ سکتے ہیں آپ پیسے دیے ہیں ان کو ہم نے کام کرنے کے لیے لیکن کام ہو نہیں رہا ہے
دے کام کا حل نکل ہی جائے گا بس صبر ہمل سے کام لینا ہوتا ہے
جی جی جی آپ وہی کریں گے
آپ نے ہمیں ہم آپ نے ہمارے علم میں یہ بات کیوں نہیں لائی تھی کہ آپ کو آج کسی کام سے نکلنا تھا مل لیتے ہم آپ سے
جی ہم نے کہا تو تھا کہ کل ہمیں جانا ہے
جی جی آپ نے تو نہیں بولا تھا ہمیں تو یاد نہیں ہے
جی جب ہم نے بولا تھا کہ بینک پہ بھی جانا ہے کچھ سامان لانے جانا ہے کل تو جانا پڑے گا
جی سنجید سنجیدہ نہ ہوئیے گا ہم بس یون ہی گفتگو جاری رکھنے کے لیے آپ کو کچھ بول رہے ہیں
جی نہیں نہیں میں تو بس بول رہا ہوں کہ وہ اس کا کہ ملنے کا آپ جب بولیں ہم آ جائیں آپ ابھی بولیں ہم ابھی آ جائیں
جی اس لیے نہیں ہم تو بس یہ کہہ رہے تھے کافی عرصے سے آپ سے بات ملاقات نہیں ہو پائی بس یوں ہی
ٹھیک وہی کہہ رہے ہیں ہم بھی کہ اگر آپ تیار ہو جائیں ہم آ جائیں گے
جی جی جی دیکھتے ہیں
جی جی دیکھیے آپ
آپ سنائیں آپ کے امتحان جی
کیجیے کچھ انتظام
کوشش کریں گے تب ہم آپ کو بتا دیں گے
جی جی
اگر ہمیں کسی مصروفیات کوئی مصروفیات ہوئی تو ہم آپ کو ضرور بت اطلاع کر دیں گے
جی جی ضرور ضرور کیجیے گا
آپ اسنیں کھانا کھایا آ نے
جی بس کچھ دیر پہلے ہی کھایا آپ نے کھا لیا
جی الحمد للہ خالیہ
سبزی کیا تھی آپ کے گھر پہ
ہمارے گھر پہ کیا سبزی بنی تھی وہ میں کیسے بھولوں آ بتا بت آپ کے گھر پہ کیا سبزی بنی تھی
جی ہمارے گھر پہ دال بنی تھی
کون سی دال بنی تھی
چھوٹی والی ہری ہرے رنگ کی
کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں آپ
کھانے میں کھانے کا تو نہیں پتا لیکن
اشوخ
کھانے کا نہیں پتا مجھے لیکن مجھے اپنی بیوی بہت پسند ہے
ارے میں کھانے کا پوچ رہی ہوں آپ تو اپنی بھیوی کو ل آ رہے ہیں بیچ میں
وہ تو ہمیشہ ہے اس کو بیچ میں کیا لانا ہے اب لیکن کھانے میں کچھ ایسے میٹھائی پسند ہے کہہ سکتے ہیں
ایسے کوئی پکوان پسند نہیں
ایسے کوئی پکوان تو خاص نہیں
کوئی پکوان پسند نہیں ہے آپ کو بریانی کو کچھ بھی
جی اار تو میں کھاتا نہیں خاص لیکن گوشت کہہ سکتے ہیں
آنچار گوشت آنچار گوشت مطلب
نہیں نہیں آ جا رہ وہ تو وہ سمجھ آیا لیکن میں الگ سے کہہ رہا ہوں کہ آچار تو کھاتا نہیں تو ہچار گوشت نہیں کھا سکتا
جی ہاں آانچ ہار کیوں نہیں کھاتے
وہ نہیں مجھے پتاہ لیکن میں نہیں کھا تھا
کیوں کوئی گروہات تو ہی
چی کھاتا ہے
جی
پت نہیںوں کافی ٹائم سے تو بس اور کچھ وجہ ہے نہیں جی کھاتا نہیں ہوں بچپن سے کچھ پتا نہیں
ہم دو آنچار کھاتے ہیں بھی آنی
جی اچھا ہی ہوگا پھر ہمیں تو گوشت کھاالی اگر رہے تو وہ پسند ہے تھوڑا بہت
جی جی مر مر مر مرغا کھانا پسند ہے
جی جی مطلب گوشت مطلب وہی مرغا بکرا جو بھی
جی جی جی بریانی
جی مجھے لگتا ہے میرے جو جی وہ بھی کھاتے ہیں میں بول رہا تھا کہ مجھے لگتا ہے میری جو دوست ہے جیو والے ان لوگوں کو شاید کچھ مسئلہ ہو گیا ہے
ہے آ ہے ہے بڑی ہی سنجیدہ بات ہے
آپ کو نہیں لگا کہ کچھ ہو رہا ہے آواز میں
جی جی بیچ میں آپ کی آواز کٹ کرا رہی ہے
چیز ہی وہی
اس سے مسائل کھڑا ہو سکتے ہیں
جی جی آپ کر کے آ سکتے ہیں
کر تو خیر کچھ سکتے نہیں ہیں بس انسان کو صبر و تحمل سے کام ہی نہ جی
جی جی بے شک بالکل متفق ہ میں آپ کی بات سے
جی جی رہنا بھی چاہیے متفق
جی جی ہم نے لگائی تھی ان کو ایک کیا بولتے ہیں ان کو خط لکھا تھا کہ ایسا مسئلہ ہے بولا گیا ہمیں کہ تیس دن لگیں گے اس کو ٹھیک ہونے میں وہ تو پتہ ہے تیس دن میں بھی ٹھیک ہونے نہیں والا ہے
آ ہائے ہ ہ تیس دن
اتنے میں تو اتنے میں تو ہمارا چل جائے گا اپنا ہی جو پرانا سسٹم تھا
آئے ہائے ہائے بڑے دکھی بت
جی جی بے شک
اور بتائیں آپ انین مسائلوں کے علاوہ ہوور گ مسائل
جی ہماری جو گاڑی چلانے کی جو کاغذات ہے وہ نکل چکے ہیں
جی مبارک مبارک
جی جی سلامت سلامت کچھ لوگ کہہ رہے تھے ان کے پہلے نکل جائیں گے اب کوئی نہیں ان کا نکلے پہلے میرا نکلے پہلے ایک ہی بات ہے ایک ہی گھر کی بات ہے
آپ نے بہت بہت بہت آنسو لا دیے میرے آنکھوں میں
جی جی جی آپ نے غلط بات پکڑ لی اصلی بات تھی کہ مجھ ان کے پہلے نکلے یا میرے ایک ہی گھر کی ایک ہی گھر کی بات ہے
تپلے بازی اور اس میں فرق ہوتا ہے
جی دیکھیے ٹپلے بازی نہیں ہوئی ہے
جی ہم پورے واقف ہیں ہر ایک چیز سے ہمیں نہ بتا
جی بس درخواست رکھی گئی تھی کہ تھوڑا ادھر ادھر ہو جائے تو مدد مل جائے لیکن مدد کی ضرورت پڑی نہیں تھی
آپ کو تو اے سی بھی نہیں آتا دیکھیے یہ تو بات ہے کہ آپ پہلا والا رد ہو چکا تھا
اب ٹھیک ہے ویسا تو ہو جاتا ہے بنا کوشش کیے جب چاہتا ہے انسان
جی دیکھیے اب آپ تانا ماریں گے تو ہم بھی ماریں گے
جی میں نے تانا نہیں مارا تھا میں تو کچھ اور بولنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن سمجھے نہیں آپ
نہیں نہیں آپ تو تنگ آ گئے تھے
ہوں نہیں نہیں میں کو رہتا ایک ہی گھر کی بات ہے میرا نکلے یا ان کا
تنگ تنگ تنگ اب چھوڑیے یہ بات اب تو آپ تنگ ہو رہے تھے کسی بات سے
تنگ تو میں نہیں ہوتا کسی سے
کل تو آپ نے یوں ہی بولا تھا
نہیں نہیں وہ تو کچھ اور ہوگا میں تو نہیں کو چاہتا
ہوں کل کچھ اور بھی کہا تھا آپ نے
جی میں تو جو بولتا ہوں وہ یہاں ہم بول نہیں سکتے
کاغذات دیکھتا
جی ہاں دیکھتا ہوں اس میں
دیکھتا ہوں اس میں غلط کیا تھا
مطلب اس کاغذات دیکھنے میں کیا غلط تھا
دیکھتا ہوں اس میں غلط کیا تھا خیر اب چھوڑیے ہر بات کو
جی جی
آپ سنیں کیا کر رہے ہیں آپ
جی میں تو بس کر لیٹا ہوں اس سے پہلے میں کر رہا تھا خاص انسان ایک سے گفتگو
اچھا
آپ کیا کر رہے تھے
ہم اپنے کاؤمں میں مصروف تھے
اچھا جی جی
جی جی جی بالکل صحیح
بتائیے آپ
ہاں بتائیے
پڑھائی کا کیا حال
لوگوں کو شکوے ہیں آپ سے
جی جی یہی شکو کیا کر سکتے ہیں ہم ہم ان کے شکئی دور کر دیں گے ان کے سکئی ہم دور کر دیں گے بڑے اچھے سے بڑی محبت سے
اچھا
جی
چھوڑیے آپ بتے
جی ابھی کا مجھے لگتا ہے ابھی ہی رد کر دے مطلب کڈ دیں گے مجھے لگتا ہے پڑھائی تو ہم سوچ رہے ہیں شام کو کریں گے
جی ہم بول رہے ہیں آپ کے امتحانات کہاں پہنچے